ہلو السلام علیکم
کیسی ہو
انشاء اللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں
ماشاءاللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں
ہمم میرا دل کر رہا تھا نا کی میں آپ سے گفتگو کروں ان شاء اللہ ویسے کتنی بے حد ہی خوبصورت چیز ہے نا موبائل فون
جی ہاں ماشاء اللہ
جی جی جی بالکل دو دلوں کو جوڑ جوڑتا ہے نا ہم کتنی بھی دور بیٹھے ہو انشاء اللہ کتنی بھی دور ہو پھر بھی ہم اپنے دل کی بات کا شیئر کر لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں انشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
آ جی بالکل پہلے کے زمانے میں یے فون موبائل فون تھے نہیں تو ان چاول نہ مہینوں مہینوں ہو جاتے تھے ہفتے ہفتے ہو جاتے نا کہ باتیں نہیں ہو پاتی تھی اپنے اپنوں سے دکھ سکھ کی پیغام بیچ تھے وہ بھی بہت دنوں بعد پیغام پہنچتے تھے انشاء اللہ بہت بیکار چیز تھی پہلے ابھی کیا ہے نا دو منٹ میں پیغام بج جاتا ویسے آپ کا کیا خیال ہے موبائل فون کے بارے میں
جی ماشاء اللہ میرا تو یے خیال ہے نا آپ پہے موبائل فون نہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے اور نقصان دایک بھی ہے پہلے نہ کتنا ٹائم لگتا تھا وہ آج کل تو جو والے رشتتے دار ہیں ان کو کچھ سوچنا دینے میں نہ وقت بھی نہیں لگتا ہے ایک سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے پہلے کے زمانے میں نکاح وغیرہ میں آتے تھے عید وغیرہ پے ملتے تھے نا ہاں جبیرا مطلب مل نہ ہوا کرتا تھا گفتگو ہوا کر تی تھی انشاء اللہ اب تو اپنا کبھی بھی فون گھما دو بیٹھکے انشاء اللہ بے حد ہی خوبصورت چیز ہے ویسے نا موبائل انسان کی زندگی میں ایک اہم حصہ ہو گیا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا اہم حصہ ہو گیا ہے اور نا آج کل نا موبائل صرف چلانے کے لیے ہی نہیں بلکی تعلیم کے لیے بھی بھی
جی جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا موبائل میں سے ہمیں اچھی تعلیم ملتی ہے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی ہے آج کل کی ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں ہاں بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے انشاء اللہ آن لائن بہت اچھی چیز اچھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے بچوں کی کم پیسوں میں کم خرچے کے ساتھ
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل کم خرچے کے ساتھ میں بھی ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے اور نا موبائل سے آن لائن پڑھائی کر لو اور نا آن لائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نا آپ ان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ حاصل کر سکتے تے ہو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی شارٹ ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہوں پڑھائی سے سمبندھت چی کے وغیرہ
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اس پے کیا ہے نا موبائل فون پے ہم گھر بیٹھے دیش ودیش کی خبریں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کہاں ہو رہا ہے اور کیا مطلب صحیح ہو رہا ہے بارش وبارش کب ہو رہی ہے مطلب اپنوں سے باتیں ہو جاتی ہیں اور کیا ہے نا کہ ایک چیز اور ہم نے اس میں بہت اچھی سیکھی ہے موبائل فون سے کی ہم سے کوئی چیز نہیں آتی ہے ہمیں کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو ترنت فون میں ڈالو ترنت ساری جانکاریاں نکل آتی ہیں ماشاء اللہ کسی سے پوجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل یے نا آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فون کے نا کچھ نقصان بھی ہے اگر زیادہ استعمال کیا جائے موبائل فون کا تو وقت برباد ہو سکتا ہے کئی بچے کھیل گھنٹوں تک کھیلتے ہیں اور سوشل میڈیا پر نا مشغول رہتے ہے کچھ زیادہ ہی
جی جی جی بالکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے کیا ہے نا کی مطلب ہاں ہو جاتا ہے وہ بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں بچے گیم دیکھتے ہیں انہی کی طرح ایکٹیویٹی کر رہے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے گیمس چلا رہے ہیں بچے تو انہیں کی طرح کر رہے ہیں بچوں میں مینٹلٹی خراب ہو رہی ہے بچوں نے سوچنے کی بولنے کی چمتا زیادہ بڑھ گئی ہے ان کو عادت عادت عادت لگ گئی ہے اس چیز کی تو بہت سارے سائڈ افیکٹ بھی ہے اور بہت سارے مطلب اسکیم وغیرہ بھی چل رہے ہے فون سے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا موبائل فون کا استعمال نا ہمیشہ سمجھداری سے ہی کرنا چاہیے ضرورتوں کے مطابق ہی اس کا استعمال سب سے بہتر طریقے سے کرنا چاہیے فالتو کام کے لیے تو موبائل فون کا اپیوگ
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے موبائل کا موبائل کا یوز نہ وقت کے حساب سے کرنا چاہیے ایک تو ہمیں ہاں مطلب ہماری ضرورت کے حساب سے ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں جب مطلب موبائل فون کا یوز کرنا چاہیے اور کیا ہے کی مطلب ہمیں زیادہ کام پڑے تبھی کرنا چاہیے موبائل کو ہمیں بے وقت نہیں کرنا چاہیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں موبائل سے سیکھنے کو ملتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور آج پہلے دیکھا ہوگا آپ نے کی پہلے تصویریں کھنچواتے تھے تو نا دکان پے جاتے تھے مہینے سالوں بیت جاتی تھی تصویریں نہیں مل تی تھی ہمیں تصویر کھنچوانے کے بعد بھی آج کل نا موبائل سے تصویریں لینا بھی آسان ہو گیا ہے ایک منٹ میں ہی تصویر بن جاتی ہے
بالکل انشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا پہلے کے زمانے میں یے چیزیں نہیں تھی ابھی کیا ہے نا ہم کہیں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ موبائل فون لے جا رہے ہیں تو اس میں ہم اپنی ماں کی یادیں کچھ لمحے مطلب اس میں ہم قید کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے کچھ یادگار پلوں کو ہم قید کر سکتے ہیں اس میں اس میں فوٹو کھینچ سکتے ہیں اپنی اپنا بہت مطلب انجوائ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ بہت اچھی چیز ہے موبائل فون
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اس سے نا جو ہر خاص لمحے کو نا تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے یاد ہے نا یاد ہمیں رہتی ہیں اور ویسے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا کی تمام معلومات بھی موبائل پر ہی مل جاتی ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے دیھکا آج کل بچے خریداریاں کرتے ہیں پڑھائیاں لیتے ہیں ٹیوشن بھی کرتے ہیں ہاں انشاء اللہ بہت ساری بچوں کی ایسی ضرورتیں ہو گئی ہیں جو موبائل فون سے ہی اندا پوری ہوتی پر ہمیں نا ہاں کسی بھی ترنت خبر پے کوئی خبر مل رہی ہے ترنت ہمیں وہ اس پے مطلب یق قین نہیں کرنا چاہیے کیونکی کچھ خبریں مطلب جھوٹی بھی ہو جاتی ہے افواہ بھی اڑ جاتی ہے تو اس کو ہم ترنت ہمیں مطلب اپنے دل و دماغ پے نہیں لینا چاہیے کیونکی کبھی کبھی وہ مطلب ہمارے لیے نقصان دائک ہو جاتی ہیں فیک ہو جاتی ہیں ان شاء اللہ کچھ خبریں مطلب صحیح بھی نہیں ہوتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی ہمیں نا جو غلط خبریں ہوتی ہیں ان سے نا سافدھان رہنا چاہیے ہر خبر پر نا ترنت یقین نہیں کرنا چاہیے ویسے نا موبائل نے ہماری زندگی کو آج کل کیا ہے آسان بنا دیا ہے اس کا استعمال نہ ہمیں صحیح طریقے سے اور صحیح
ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل کل ہم گھر پہ بیٹھ کے اپنے پر دفتروں کا کام کر سکتے ہیں ہم تو بے روزگار لوگ کچھ روزگار بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ بزنس کر سکتے ہیں اپنا گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کی بھی ٹکٹ ہوٹل وغیرہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے بک کر سکتے ہیں ہ اور کیا کہتے ہیں ہمیں کچھ کھان پینے کو چاہیے انشاء اللہ تو ہم آن لائن کر کے منگا سکتے ا بہت ساری ضرورت ایسی ہے جو کہ ہماری موبائل سے ہے اور آج کل سارے کام نا آن لائن ہو گئے تو اپنے موبائل فون سے سارے کام گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اتنی خوبصورت چیزیں موبائل فون
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا آپ نے آج کل کے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بچے ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے روتے ہیں تو ان کی امی جان ہوتی ہیں انہیں نا فون دے دیتی ہیں وہ نا اپنے بچوں کو کیا کتنا بگاڑ رہی ہیں
جی جی بالکل عادت بن گئی ہے بسوں بچوں کی بہت زیادہ عادت بن گئی ہے کیونکہ آج کل کے بچوں کو مطلب علم تو ہے ہی نہیں کوئی کہ مطلب ہمیں کیا ہی کرنا ہے کیا ہی نہیں کرنا ہے وہ کھانا کھا رہے تو کھانا نہیں ک جا رہے تو پڑھائی کر رہے تو موبائل فون کھانا کھا رہے تو موبائل فون اور یہ ک یہ سمجھ لو بڑی مشکلات خراب ختم ہو جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں انشاء اللہ بچوں کے لیے مطلب ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت کہ موبائل فون کو کم استعمال کریں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح
ویسے نا جی ویسے نا ہاں جی جی
موبائل فون نہیں دینا چاہیے ان کی کہ آنکھوں پر کچھ زیادہ ہی اثر پڑتا ہے موبائل فون سے
اسکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے اور کیا ہے نا ویسے ہم عورتوں کی زندگی میں بھی ایک اہم حصہ ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ ہم نئے نئے پکوان بنانا سیکھتے ہیں اس میں سے اور ہم امم پکوان بچوں کے لیے نئی نئی طرح کی چیزیں بنا کے دیتے ہیں ا اچھے اچھے پکوان اچھے اچھے ریسپیاں بنا کے بچوں کو دیتے ہیں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ بچوں کے مطابق بہت اچھی چیز بھی ہے ان شاء اللہ اور کے لیے بھی موبائل فون
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی جو بچ کیوںک امی جان ہوتی ہیں وہ نا وہ ہی بگاڑ رہی ہیں آج کل کے بچوں کو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہو
ہاں اپنا اپنا کام میں وقت دے رہی ہیں اپنے کام میں مصروف ہے وہ اور چھوٹے بچوں کو موبائل لگا کے دے دیتی ہے چلو آپ اس میں مصروف ہو ج بچے اپنا مصروف ہو جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں تک مصروف رہتے ہیں تو اس سے بچوں پر بہت زیادہ آج کل موبائل فون سے افیکٹ پڑ رہا ہے اگر موبائل فون کو ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو موبائل بہت اچھی چیز بھی ہے انساء اللہ
جی ہاں ماشاء اللہ اور خاص کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کا ہر طرح کی لائبریری وغیرہ میں ہر طرح کے اسٹوڈینٹ ہو ان کے لیے تو بے حد ہی زیادہ ضروری ہے کیونکی نا وہ اپنی تعلیم موبائل فون سے ہی کرتے ہیں آج کل کے بچے تو
بالکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے وہی تو ہم بول رہے ہیں نا کہ مطلب ضرورت کے حساب سے بہت اچھا ہے پر ضرورت سے زیادہ مطلب ہم اس کو اپناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے انشاء اللہ مجھے نا آپ سے بات کر کے آج بہت کچ ہوا
جی ماشاء اللہ مجھے بھی نا آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچا
شکریہ شکریہ اللہ حافظ
جی خدا حافظ